السلام علیکم
وعلیکم السلام
ہاں ٹھیک ہوں اپ بھی ہو
شکر اللہ کا اپ کیسے کھوئی کھوئی اور صحت ٹھیک ہے اپ کی
نہیں یار میں بیمار ہوں
خیریت تھی
سی ویڈیو سے گر گئی تھی
ہائے ہائے ہائے بول رہا تھا کہ یہ گر گئی ایسے عمل زیادہ نہیں
ہاں کمر میں لگی ہے اور ٹانگوں میں لگی ہیں
اپ کا دماغ کہاں ہوتا ہے
میں اپنا دماغ خوب رہتی تھی مجھے چیک کر ایا مجھے چیک کرایا سیڑھی سی کے بس سیڑھیوں پہ ہی چکر ایا میں نے کہا تھا پہلے میں نہیں جاؤں گی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے
اپ گئے کہاں تھے مجھے سمجھ نہیں ایا
گئے تھے نا اس کو صفائی کرنی تھی اس نے اے سی لگوایا
اچھا ٹھیک اس لگ صف ائے گا دیکھ لی
کرنے میں نے کہا ہمیں نہیں جاؤں گی جب ہم میں نے کام ختم کیا میں نے بہن کو بولا جب مجھے چک کر انا ہوتا ہے نا
ہاں
پہلے وہ میٹنگ ہوتی ہے تو میں نے انہیں او نا مجھے وہ میٹنگ جیسی لگ رہی ہے وہ میٹنگ جیسی لگ رہی ہے ان کو لگا کہ میں یہ بول رہی ہوں ہم نکلے اب گھر کے لیے تو میں سی ڈی سی گر گئی پھر پاپا نے مجھے ٹانگ پکڑی تھی تو اج سے ویڈیو کو میں گر گئی تھی ریڈیو سے بچ گئی تھی
ہائے ہائے ہائے ہائے پھر ڈاکٹر ہیلو ڈاکٹر نے کیا بولا
کچھ نہیں بس ایسے ہی انجکشن وغیرہ کی
اچھی بات ہے اور کام ہم کیا ختم
کیا تو میں ٹھیک ہی نہیں کی جو میں کام کرتی ہوں
مجھے دی ہی نہیں ہم لوگ کیسے ظالم لوگ
یہ مومن ہے
ہاں یہاں
ٹھیک یہ بڑھتا ہے
ہاں یہ پڑھتا ہے
اس کا
دوں گا
عاشق تھی
اتنا پتہ ہی نہیں ڈاکٹر نے کیا کہا میری دعائی دو تین بڑھا دی ہے میں اس واجب میں جاگ گئی
مجھے جیسے کہ وہ پورا زہر جیسا چل رہا تھا
ہائے ہائے دوائیوں سے بھی ہوتا ہے نا پھر
تیری ساری دوائی کھائی ہے کیونکہ مجھے کل دن بھر پھر سے ہوا نا وہیں چینی تو میں نے اتنی ساری دوائیں تو پھر اس کے بعد جب میں اٹھی تو دن میں اٹھ کے پھر میں نے نماز پڑھی اور ایک بوتل پانی پیا
اچھا یہ ہے نماز سااگر اس سے ہوگی سکون ائے گا
نمازوں میں پڑھتی ہوں پھر میں پاپا کو بھی جائے گا مجھے بہن سے ہوتا ہے مجھے چیک کرا رہے تھے نا مجھے تو بہن تو ائی واش روم تک میں اگر جاگ جاتی ہوں وہ مجھ سے پہلے جا کے کیونکہ وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی
نہیں رانی
اچھا ٹھیک
ماریہ سوتی ہے پاپا کے روم میں
اچھا اچھا ٹھیک ہو گئی سکول ماریا
ہاں وہ سکول میں کل سارا کام سنبھالا تھا کل دن اور مجھے
اچھا کیا اپ کیا کرو بیمار تھی تو
ہاں پھر اس لڑکے کو کل اقراء دیدی فون کی ہے اس کو ٹھیک ہے ہمیں بوجھ نہیں بنی ہے ہم ہم پہ ہم اس کو رکھ سکتے ہیں اگر اپ کو شادی نہیں کر اس کے ساتھ تو مت کرو روز روز اس کو کیوں تنگ روز روز وہی کرتا ہے میرے جو اکاؤنٹس تھے ناشتہ سنیکس ہے وہ اس کے فون سے لاگ اؤٹ ہوئے تو کازند تھا نا پفےرا بای وہ پال پور والا اس نے مجھے بولا مجھے بھائی مت سمجھو مجھے فرینڈ سمجھو
اچھا
یہ باتیں سنی اس بات پہ اس کو غصہ اس کو غصہ ہے اس میں میری کوئی گل
نہیں اور اپ نے کیا اس کو بولو کیا ایسا بولو
اس کو لگا اس کو لگا کہ میں نے اس کا زندگی اپ نے انسٹور سنا ہے تو کا پاسورڈ چینج کیا ہے
جی
پھر لڈای ہوی تو پھر جس نے بات کرنا چھوڑ دے پھر اس نے مجھے بولا با شادی اس دن اٹھے گی جس دن تمھے پتا چلے چلے گا کہ سنیپ اور انسٹر کا پاسورڈ کس نے چینج کیا پھر میں نے اس کو بونا میں نہیں کیسے جب میں نے کیا ہی نہیں تھا ہو گیا ہاں میں ہاں مے نے ہی کیا کیا پھر پوچھا کیوں کیا یہ کس لیے کی ہے منیر کے صدر بر کاٹنا تھا ایسی بات نہیں ہے تم کیوں فضول باتیں کر سوچ رہی تھی مطلب ایسا کہا وہ یہ کہا کہ اس کا دماغ اان پھر مجھے خود
ہان ہان وہ ٹینشن نہیں لینا پتا ہی
میں بھی گئی نا کل سے جیم مجھے پتہ ہے کتنا ویٹ ہوا ہے
اچھا کیا ابھی جے پتا ہیں مجھے لیگز میں زیادہ ویٹ ہیں مجھے مجھے باڈی میں نہیں ہے
نہیں آپ ٹھیک ہو آپ نہیں ہو موٹی کیا بھولو
ہمم بہت زیادہ ویٹ ہیں میری لیگز میں
کیا بول رہی ہو آپ
اوپر سے آج ٹانگوں میں اتنا درد ہے سر گوم رہا ہیں اب کون کریگا گھر کا کام
اچھا ٹھیک اچھی بات ہیں بزی رہنا چاہیے کام کے ساتھ صرف میں سونچتی ہوں
ہاں اپنے کب دیکھا میں ف
ہیں
آپ نے کب دیکھا میں فری ہوں
وہی نا اتنا مت ویسا کرو کہ پھر اپ کو ٹنشن ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ
ہاں یہی پھر اب مجھے یہی سب سمجھا رہیں تھے کہ ٹنشن مت لیا کرو وہی ٹنشن پاپا نے مجھے کل بولا دوپن میں اس کو تمہارے پیرو تل لاوں گا لیکن تم سبر رکھو دوپن مجھے ایگا اس کو تمہارے سامنےجھک مینے سونچا کیا جھ گیجا مطلب آکھر تو آکھر میں وہ غریب بننا ہے کیا جھکے گا بیوی کے سامنے پاپا نے بولا میں قسم سے پاپا کو اس کو بولا میری بیٹی کو تمہارے ساتھ وہ ہاتھ جوڑے گا جانے دو ایسا نہیں کرنا ہے
چھوٹی چھوٹی باتیں مت لیا کرو
مجھے جسم میں زیادہ پیار کرتی ہوں وہ مجھے کچھ نہیں کہنا چاہیے
اس بات مجھے اگر کوئی الگ الگا پھر کہے گا یار رات مارو مجھے کیا کرنا ہے لیکن جس سے دل سے محبت اس کی اس کی بات چھوٹی سی باتیں پہ لگ جاتی ہے
وہ بعد بھی ہے اپ زیادہ ٹائم سٹرانگ رو اب اتا ہے انشاءاللہ بہت زبردست اب اگے دیکھو بندہ ایسا ہے اسی حساب سے کا نیا ہوتا ہے نا
سے بولا چلو کرو گا ان کو بلاک پھر میں نے اس کو بلاک کیا
اس کو پرابلم ہے اپ سے اس سے
اچھا ٹھیک
یہ میں نے کہا ان کو سب کچھ
اچھا کیا دل کباب اور بھی ہلکا ہوا کا ہوتا ہے
نہیں میں نے سوچا ابھی اس سے اس سے چلیں گے نا تو اس نے مجھے بولیں گے نہیں مجھے گھر والے کہیں گے کہ تم میں ہی کوئی نقص تھا تم نے ہی چھپایا اگر کچھ نہیں ہوتا تم ہنسی کیوں چھپاتے ہیں اس لیے پھر میں نے ان کو سب کچھ سائڈ بولا ان کو سیدھی بولو اپ کو پتہ ہے لڈا ہے کس پہ بولو سی کیا بولو کس پہ ہو میں بولا منیر مجھے ایسے میں نے اپنا سے میں بھیجا تھا اس کا اور میرا ہاتھ اب نہیں دو فور
تو بولا یہ کس کا ہاتھ منسول تم سے اس سے مطلب کس کا ہاتھ ہے جس کا یہ تمہیں کیا کہ مجھے پلیز بولنا ہے ورنہ کہتے ہیں نا بھائی پلیز بہن بولو اس نے مجھے بولا پلیز یار بتاؤ نا میں نے اس کو بولا تم گیس کرو کس فرینڈ کر دو بس میرا بوائزن نہیں ہے میرا خیال بولا تمہاری شادی کہاں ہوئی ہے تم بول رہے ہو ایسے تو میں رسول اللہ میری ساری نہیں ہوگی مطلب مانگ تو اس میں بولا تم چ چہرے تمہارے گھر والوں کو پتہ ہے میں سنا ہاں اس نے مجھے بولا بولا پاپا کو پت ہے میں نے بولا ہاں پاپا کو بھی پتہ ہے اس نے مجھے بولا نہیں تم جھوٹ کسی کو پتہ نہیں ہے صاحب کو پتہ ہے میں دکھاؤں گی تو اس میں نے بولا مجھے بھائی مت سمجھو مجھے فرینڈ ٹائم تو مجھے پھر سائز پتہ چلا کہ جاتا کیا ہے
زیارت تھی
وہ مطلب مسئلہ اس نے جب یہ کہا میں نے سسا کوئی نہیں کیا پھر جو میں نے وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ بالکل کیا پتہ تم نے اس کے سب کو ہاتھ پہ بھی بات جی مجھے نہ پتہ
بولو سارے بھائی دینا کو اللہ